السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃہ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام بھائی جان ٹھیک ہو
بھائی جان ٹھیک ہوں اب میں ٹھیک ہوں اب آپ سناؤ آپ کیسے گھر میں سب کہہ رہے تھے گھر میں سب کھیرے تو اور بتاؤ کچھ اپنے بارے میں بس شکر اللہ کاب ٹھیک ہے
ٹیک تبیک ہے اور سوائی آپ کے والدن ٹھیک ہے آپ کے والدین ٹھیک ہے
شکر اللہ کا ٹھیک ہے آپ کے والدین ٹھیک ہے ماں بائی بہن سب ٹھیک ہو آپ گھر میں کیا کر رہے آپ آج
جی ابھی بیٹھا ہی ہوا ہوں ابھی فری ہوا میں نے سوچا کہ بھائی کو کال کر لوں بہت دن
چلو چلو چلو شکریہ شکریہ کچھ سیکھنے کو ہی ملے گا
جی بے شک وہ تو ہے اور بتائیے آج کا دن کیسا گیا کیا کر دن بھر
سگنل نہیں آ رہی ہے آپ کے اچھے سے
ہ جی بتا رہا ہوں کہ آپ کا آج دن کیسا گیا کیا کر رہے تھے آج آپ دن بھر
دن آج اچھا ہوا میں پڑھائی کر رہا تھا ایگزام بھی تھا آج تو ایگزام دیا وہاں سے آیا تھا تھوڑا بہت گھوما
بس اور کیا اور زندگی اچھی چل رہی ہے شکر اللہ کا
جی تب تو ٹھیک ہے پیپر کیسا ہوا آپ کا
پیپر ٹھیک ہی ہوگا پاس تو ہو ہی جاؤں گا
چلو جی ٹھیک ہے تب تو ٹھیک ہی ہے
ہاں تو آپ کچھ بتیا مجھے جس سے مجھے کچھ سیکھ ملے
جی پشک وہ تو ہے اور آپ بتائیے کہ آج کا موسم کیسا تھا
موسم آج بہت ہی اچھا تھا مطلب ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی مزہ آ رہا تھا گھومنے میں
جی بے شک ہاں آج تو موسم بہت اچھا تھا
ہ آپ بتائیں آپ پڑھتے ہو یا کچھ اور کرتے ہو جاب واب کرتی ہوئے یا پڑھائی کرتے ہو
جی ابھی تو ماشاء اللہ سے ابھی پڑھائی کر رہے ہیں ابھی تو کئی جاب واب نہیں کر رہے ہیں ابھی ارادہ
چلو چلو چلو کوئی بات نہیں ہے پڑھائی کرو پڑھائی انسان کے لیے اچھی چیز ہے انسان بن جاتا ہے پڑھائی سے انسان
جی بے شک وہ تو ہے آپ نے تو صحیح بات فرمائی دیکھی ہے آج کل کے زمانے میں جو ہی پڑھا لکھا ہے وہی کوئی کام کر سکتا ہے وہی کوئی نوکری کر سکتا ہے وہی کہیں سے پیسے جوڑ سکتا ہے یا کما سکتا ہے لیکن
نوکری ہی نہیں ہےڑھائی تو صرف نوکری ہی نہیں بلکہ اچھا انسان بنتا ہے اس کے اندر اچھا اچھے اخلاقات اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن جاتا ہے اور بھی بہت کچ چیزیں ہیں
جی بے شک یہ تو آپ نے صحیح بات فرمائی
جی
یہ تو آپ کی بہت اچھی بات ہے
ہاں آج یہی تو
میں آج ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا سوچ رہا تھا کہ کچھ منگا لوں ابھی تھوڑا سوچ رہا ہوں کہ آن لائن ہی منگا لوں انٹرنیٹ سے منگا لوں یا بازار جاگ کے منگا لو آپ کو کیا لگتا ہے
بھائی جان آپ صحی کہہ رہے ہیں آج کل تو سب کچھ آن لائن ہی ہے سب کچھ جو آپ چاہو وہ ملک وہ مل جاتا ہے آن لائن
جی آپ کو کیا لگتا ہے کون سا اچھا رہے گا اگر کوئی برا رہے گا کیوں رہے گا
یہ دونوں ا اپنی جگہ یہ دونوں اچھے ہیں لیکن تھوڑے بہت اس کے اندر بھی نقصانات ہے تھوڑے بہت اس کے اندر بھی نقصانات ہیں دونوں اپنی جگہ مطلب صحی ہے
جی بے شک آپ ہمیں تھوڑا بتا سکتے ہو
آج کل کے زمانے میں شاپنگ کرنے کے دو مشہور طریقے ہیں آن لائن اور آف لائن آن لائن شاپنگ میں ہم گھر بیٹھے موبائل یا کمپیوٹر کی مدد سے سامان خرید سکتے ہیں اس سے وقت اور محنت دونوں مطلب دونوں کی بچ بچت ہو جاتی ہے
جی بے شک آپ نے تو صحیح بات فرمائی
آپ کو کیا لگتا ہے کون سا مطلب ان دونوں میں سے اچھا لگتا ہے آپ کو
جی بےشک میں تو آپ کو بتے گا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ ہاں اگر ایک سکہ ہے اس کے دو پہلو اگر کسی چیز کے فائدے ہیں کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں
اک صحیح آپ صحیح بول رہے ہیں
دیکھیے اگر ہم آن لائن شاپنگ کی بات کریں تو میرے حساب سے تو فائدے بہت سارے ہیں اگر ہم بتانے کی کوشش کریں تو ان میں آتا ہے کہ ہمارا وقت بچ جاتا ہے دیکھیے آج کل کے زمانے میں تو آپ کو پت ہی ہوگا کہ آج اتنا ٹریفک رہتا ہے اور اتنی دوپ بھی ہوتی ہے دن بھر تو باہر نک نکلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے ہمارے لیے تو اس اس حساب سے تو ہمیں اگر گھر میں ہی کچھ شاپنگ کرنے کا ارادہ ہو تو ہم گھر میں بیٹھ کے شاپنگ کر سکتے ہیں
ہاں یہ تو ایک فائدہ ہے آن لائن شاپنگ کا آن لائن شاپنگ کے مطلب کہ مختلف فائدے ہیں ہم مطلب گھر بیٹھے مطلب چیزوں کے مطلب چیزوں کے دان دیکھ سکتے کہ کون سا چیز اچھا ہے کون سا چیز مطلب سستا ہے یا مطلب ویرائٹیز دیکھ سکتے ہیں ہے کہ نہیں
جی
کبھی کبھی آن لائن شاپنگ میں ڈسکاؤنٹ بھی ملتے رہتے ہیں
کیا حائی ہاں جی بولیے جی بولیے ہاں
یہ بول رہا تھا کہ کبھی کبھی آن لائن شاپنگ میں بہت سارے ڈسکاؤنٹ بھی ملتے رہتے ہیں یہ اس کی مطلب ایک اچھی بات ہے
ہاں جی وہ تو آپ نے صحیح بات فرمائی دیکھیے آن لائن شاپنگ کے تو بہت سارے فائدے ہیں اور نقصانات بھی ہے دیکھیے جو چیز ہم اپنے بازار سے نہیں خرید سکتے کہ یا ہمارے بازار میں نہیں ملے گی وہ ہم آن لائن آڈر کر سکتے ہیں
ہاں یہ تو آپ نے صحیح بات فرمائی
اور یہ بات سب سے بڑی ہے کہ دیکھیے اگر ہم بازار میں کسی دکان پہ جاتے ہیں اگر وہ جوتوں کی دکان ہو یا کپڑوں کی دکان ہو تو ہم خالی جوتے یا کپ ڑے ہی لے سکتے ہیں لیکن آن لائن میں یہ والا مسئلہ
آج کل یہ بھی یہ بھی ایک بات ہے کہ مطلب جو آن لائن شاپنگ ہے نا
اس میں کئی سارے فراڈ بھی ہوتے ہیں
جی بے شک میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا فائدوں کی بات کر لے تھوڑا سا جی دیکھیے اگر ہم آن لائن شاپنگ کے فائدوں کی بات کریں تو اگر ہم بازار جاتے ہیں کسی دکان پہ تو وہاں پہ خالی وہی چیز ملے گا
ہاں جی
لیکن آن لائن یا انٹرنیٹ سے منگوانے میں یہی فائدہ ہے کہ آپ اس وہی پہ کپڑے بھی لا
دنیا بھر کی مطلب چیزیں مطلب مختلف سارے مختلف ساری چیزیں ان کے
بات فرمائی دنیا بھر کی چیزیں ہم لا سکتے ہیں کھرید سکتے ہیں اور وہ بھی کسی جن جھنجٹ کے بغیر
ہاں صحیح صحیح اچھا چلو آن لائن کا تو ہو گیا اب مجھے یہ بتا کہ آف لائن شاپنگ میں کیا کیا آپ کو نظر آیا
جی بے شک میرے حساب سے اگر ہم اگر ہم آن لائن شاپنگ کے نقصانات کی بات کریں تو وہ آف لائن کے فائدے ہیں جی آپ کو ایسا لگتا ہے
ہاں ہاں یہ تو ٹھیک ہے آپ نے صحیح بتائی یہ بات
ہاں ہاں اگر ہم آن لائن شاپنگ کے نقصانات کی بات کریں تو دیکھیے آپ نے پہلے ہی ایک بات اچھی فرمائی بہترین فرمائی دیکھیے آج کل تو زمانہ بےئیمانی کا ہے ہر کوئی انسان ایماندار تو نہیں ہے دیکھیے کبھی کبھار جن سے ہم خریدنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں پیسے بھیج کر بھی وہ ہمارے پاس وہ چیز یا وہ کوئی بھی پالا ہو وہ نہیں بھجواتے تو اس سے جو ہمارا پیسہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے
آپ یہ فرمائیں کہ آف لائن شاپنگ میں ہم بازار یا دکان جا کر سامان خود دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کہ ہم سامان کی کو لٹی اور فورا دیکھ سکتے ہیں
جی بے شک ہاں
اور اگر پسند آئے تو ٹھیک نا پسند آئے تو وہ بھی ٹھیک ہے نہیں لیں گے اس سے ہم کو دھوکا کھانے کا امکان بھی کم ہوتا ہے
جی بے شک آپ نے تو صحیح بات فرمائی دیکھیے ہم تو آف لائن شاپ گے یا بازار سے ہم اگر کوئی چیز لاتے ہیں تو ہم ہاں توے دیکھ سکتے ہیں کہ بناوٹ کیسی ہے یہ ہم اپنے اوپر پہن کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جچرا ہے جی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جچرا ہے یا کہیں پہ لوز نہیں ہے یا کہیں پہ پھٹا نہیں ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دیکھیے جہاں پہ پہ ہم اپنا پیسہ دے رہے ہیں وہاں پہ تو ہمیں چیز اچھی ملنی چاہیے
حیحی آپ صحیح فرما رہے ہیں دونوں طریقے کے اپنے اپنے فائدے ہیں اور نقصانات بھی ہیں آن لائن شاپنگ شپنگ کے الگ سے فائدے اور آف لائن کے الگ سے فائدے
جی میں نے آپ کو ایک فائدہ بولا تھا مجھے لگا کیا آپ اس پہ تھوڑا میرے ساتھ بات چیت کرو گے میں نے بولا تھا کیا آپ کو آن لائن شاپنگ سے وقت بچ جاتا ہے
ہاں ہاں آن لائن شاپنگ سے وقت کی بہت مطلب بچت ہو جاتی ہے
لیکن میرے حساب سے یہ غلط بات ہے
کیسے آپ آپ
جی جی بےشک میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ابھی ہاں دیکھیے اگر ہم آف لائن شاپنگ کرنے جاتے ہیں یا بازار پہ جاتے ہیں تو ہم اگر کوئی چیز پسند کر لیتا ہے کر لیتے ہیں تو ہم اگر صبح جائیں گے شام کو کو اپنے گھر لے کے آئیں گے جی لیکن آن لائن میں یہ مسئلہ رہتا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز مان لو ابھی آپ نے کوئی ساتھ کوئی بھی چیز پسند کر لیا آپ نے آرڈر کر لیا تھا
ہاں یہ تو اچھا یہ بھی بات ہے کہ آپ نے کہا کیا مطلب اگر ہم آف لائن شاپگ کریں تو اگر ہم صبح گھر سے نکل نکل کر شام کو آئیں گے اور وہ چیز اپنے ساتھ لے آئیں گے لیکن کچھ طرح کی شاپنگ بھی ہوتی کی ہے جیسے کچھ کھانا ہو یا کچھ اگر انسان گھر میں نہیں بنا سکتا ہے تو وہ آن لائن منگوا سکتا ہے دو پانچ منٹ میں وہ گھر مطلب پہنچ سک پہنچتا ہے اس کا سامان آرام سے کھائے گا یہ تو مطلب ایک اچھی بات ہے
ہاں ہمارے یہاں تو اس کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا یہاں ہمارے تو یہاں یہی کپڑے جوتے یہی منگوانے کے کام آتا ہے تو ہمارے یہاں تو کم سے کم سات آٹھ دن لگ ہی جاتے ہیں کسی چیز کو لانے کے لیے اور اگر اس میں کوئی نکس ہو یا کوئی خرابی ہو تو پھر واپس لے جانے کے لیے بھی پانچ چھ دن لگ جاتے ہیں تو
آپ صحیح فرما رہے ہو پیارے بھائی مگر یہ بھی ہے کہ آف لائن شاپنگ میں وقت اور سفر کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ت
جس ہ ج تھا صحیح بات فرمائی دیکھیے لیکن یہ والا مسئلہ نہیں رہتا ہے کہ اگر ہم نے دس دن یا پانچ دن صبر کیا تو پھر ہمارے پاس بہترین چیز آئے گی وہ فھٹی نہیں ہوگی یا وہ ایسی کہیں پہ لوز نہیں ہوگی ٹائٹ نہیں ہوگی وہ خطرہ تو ہے ہمارے اوپر لیکن آف لائن میں یہ خطرہ نہیں ہے اگر ہم خارچ کر رہے ہیں پیسہ زیادہ دے رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ بہترین چیز ہے یہ اچھی چیز ہے
چلو بھائی آپ سے آپ سے بات کر کےچھ چب ہوا میں کچھ سیکھنے کو ملا
جی بے شک پہرے بھائی ہم ہمیں بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بہت سیکھنے کو ملا اللہ چاہے کہ ہماری بات آگے بھی ہوتی رہے گی چلا چلو اللہ آپ سلامت رکھیے اللہ حافظ
لہ وبرکاتہ اللہ حافظ